ا
جی السلام علیکم
ہیلو
ہیلو آاز آ رہی ہے کیا
جی ہاں السلام ولیکم
اور فمائیے
ج جی ماشاء اللہ آپ کی تو سب خیریت ہیں بس بیٹھی ہوئی ہیں آپ فرمائیے ہیں آپ کے یہاں پہ سب خیریت ہیں
جی جی انشاء اللہ یہاں پر تو سب خیریت سے ہے
اچھا تو آج کیا پکایا تھا کھانے میں آپ کی بیگم جان نے
جی جی وہی دہی بے نہاری چکن سس یہ ج
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا اب و ایسے بھی نا آئے تو برسات کا دن تھا تو دہی بلے تو بے حد ہی زیادہا اچھی لگی ہوں گی
جی جی
اچھا ب فرمائی ہے یہی ا ویسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہے آج کل آج کل کی جو چھوٹی چھوٹی بچے ہیں آج کل موبائل فون کو کتنا دیکھتے ہیں کتنے بجی رہتے ہیں موبائل فون میں
جی وہ تو ہے اسی لیے اسی وجہ سے نا آج کل بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں بچے جیسے چھٹے چھوٹے بچے وں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے کیا ہے جلدی چھوٹی عمر میں ہی کیا کے چشمہ لگ جاتا ہے بہت سے بچوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور انیں بہت کم دکھائی دینے لگتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل یہ ہے نا ہم لوگوں کی کمیٹی کہ ایسا ہم لوگ امی جان ہے نا اتنے آلسی ہو گئی ہیں آج کل کی امیزان کہ بچہ تھوڑا سا روتا ہے تو کیا ان کو لاڑ پیارو آ جاتا ہے اور بچے کو نا موبائل فون دے دیتی ہیں چلانے کے لیے لے بچہ فون چلا لے
جی جی وہی تو میں بول رہا ہوں پ آج کے ٹائم پہ نا بچوں کو کیا ہے کہ چھوٹا وہ پہلے والا زمانہ ٹھیک تھا پرانا جو زمانہ تھا اس میں کیا ہے کہ بچے اپنے دادی کے دادا کے پاس رہتے تے تھ لیکن آج کے ٹائم پہ ہر کوئی یادکھی ہے لوگ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں ان کے بچوں کو کیا ہے کہ گھر میں ماساء اللہ وہ نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ پال رہی ہیں تو وہ بھی اپنے کام زیادہ موڈ نہیں مارتی ہیں زیادہ مغز ماری نہیں کرتی ہیں وہ بھی بچوں کو بس فون پکڑا دیتے ہیں جس سے کیا ہے کہ بچے خوش رہتے ہیں
ہاں جماشانلہ بالکل بالکل لیکن ن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نہا تھت بیجتے تھے تو کبوتروں کے دوارا کچویجی جاتے تھے اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ موبائل فون سے نا جو دور رہنے والے رشتے دار ہیں ان کو ایک منٹ میں کیا ایک سیکنڈ میں ہی است خر مل جاتی ہے
جی جی ان شاء اللہ وہ تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں ابھی فون کے نا کچھ فائدے بھی ہیں جیسے کیا ہے کہ اب ان شاء اللہ کوئی غریب بچہ ہے اگر کے پاس کیا ہے کہ زیادہ پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ آن لائن کور بےیکار پڑھ سکتا ہے آن لائن کورس آپ نے آپ کو پت ہی ہے کہ آف لائن کورس سے بہت ہی زیادہ سستا ہوتا ہے تو وہ آف لائن آن لائن کورس کی جہ آن لائن کورس لے کر پڑھ سکتا ہے اپنی تیاری کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی ہو اور جیسے کہ آج کے ٹائم پہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ فون کے مادھیم سے ہی ہو پر آئے اگر فون نہ ہوتاا تو ان شاء اللہ ہم آپ سے بات بھی نہ کر سکتے اور آج کے ٹائم پہ لوگ ن اسکل سیکھ رہے وہ بھی فون کے مادھیم سے سیکھ رہے ہیں تو فون کے کچھ اچھے بھی پرواہ میں کچھ پورے بھی ہوتے تھے جی فرمائیے آپ ہیلو ہیلو
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے نہا بالکل صح فرمایا اور آج کل نا موبائل فون نا تعلیم کے لیے تو بے حد ہی زیادہ ضروری ہے
جی جی وہی ہاں تعلیم کے لیے آج کے ٹائم پہ نا بچے موبائل کا بہت ہی بھرپور م را میں استعمال کر رہے ہیں پہلے لوگ پہلے بچے کیا ہوتے تھے کہ جیسے ان کو کچھ نہیں آتا تھا تو وہ اپنے دماغ کو چلاتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ نا جب بچوں کو ذرا سی مطلب کچھ بھی جیسے کوئی سوال ہے وہ چاہے میتھ کا ہو چاہے ہندی ہندی کا ہو چاہے اتہس کا ہو تو اب وہ زیادہ اپنا دماغ نہیں چلاتے ہیں وہ سیدھا وقت فون سے گوگل پہ جا کے سرچ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ فون کی وجہ سے ہماری جو میموری ہے مانسک جو چمتا ہے ہمارے دماغ کی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی بڑھتا تاہے لیکن آج کے ٹائم پہ کوئی زیادہ استعمال کرتا نہیں ہے تو ہمارے مائنڈ کی چنتا بھی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے فون کا اپیوگ کرنے کا ایک دشپرباو ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے لیکن نا ہمیں موبائل فون پہ جو خبر ملتی ہیں ان پہ نا ترنت بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کچھ خبریں نا ہمیں فیک نیوز مل جاتی ہیں کچھ ہمیں اچھی مل ہر نیوز پہ نا ہمیں جلدی سے جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے
جی جی وہی تو میں فرما رہا ہوں ہر چیز کے کچھ اچھے بھی پہلو ہوتے ہیں کچھ برے پہلو ہوتے ہیں تو یہ ایک برا بھی پہلو ہے جیسے آج کے ٹائم پہ نا کہیں بھی کوئی بھی فیک نیوز پھیلا دیتا ہے کہ اس شہر میں یہ ہو گیا اب لوگ کیا ہے کہ زیادہ جانتے ہیں نہیں زیادہ وہ وہ سوچتے ہیں نہیں وہ کیا ہے کہ اس جو میسج آیا کو اور بھی آگے بڑھا دیتے ہیں اس سے کیا ہے ماشاء اللہ کبھی کبھار نہ نفرتیاگ پھیل جاتی ہے اور جو نفرتی دنگے ہو جاتے ہیں جیسے اپنے ملک میں ہوتا ہی رہتا ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں کبھی ہندو اور ایے سکھوں کے بیچ میں ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور آج کل کیا ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو بنا موبائل فون کے بات ہی نہیں کرتے ہیں انہیں تو چوبیس گھنٹے ہر ٹائم موبائل فون ہی چاہیے
جی جی ان شاء اللہ ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لئے نا الگ سے فون لینا پڑا ہے کیونکہ وہ جب اگر ان کو فون نہیں دیتے ہیں توب وہ روتے ہیں ج ہمارے گھر میں جو ہماری بھابھی جان ہے وہ ج ان پہ کیا ہے کہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتی ہیں تو ان کو وہ فون پکڑا دے دے میں نے ان کو کئی بار منع کیا ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ اس سے پرباؤ پڑتا ہے ان کی آنکھ کو کی روشنی بھی جا سکتی ہے چشمہ لگ سکتا ہے
ہاں جی بالکل بالکل ہمیں نا موبائل فون کا اپیوگ ہمیشہ وہ کیسے کہتے ہیں ہمیشہ صحیح اپیوگ کے لیے کرنا چاہیے ا وسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی برسات کی جانچ کر لی ت ہے انٹرنیٹ پہ کہ آج برسات ہوگی یا نہیں ہوگی تو نہا ان کو نا پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے
جی جی فون کے آج کل بہت سارے اچھے بھی پرباؤ ہیں جیسے کہ ہم ابھی اپنے کھاتے سے ماشاء اللہ پیسہ نکالنے جاتے ہیں تو ہمارے فون پہ میسج آیا تھا کہ ہم نے اتنے پیسے ابھی نکالے اگر کسی کے پاس فون نہ ہوگا اگر اس پہ میسیج نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ دکاندار جتنے وہ پیسے نکالنا چاہتا ہے اس سے زیادہ نکال لے پرو اس کو کم دے تو یہ فون کا ایک اچھا بھی وہ ہے کہ او ٹی پی ترنت میسج ترنت آ جاتا ہے تو گراہک کو کیا ہے پتا چل جاتا ہے کہ اتنے پیسے اس کے کھاتے سے نکالے گئے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح کررمایا ابھی آپ نے اورناا گراہک کونا یہ سب چیزوں کی جانکاری ملنا بھی تو ضروری ہوتا ہے
جی جی ویسے نا میں نے ابھی اپنے محلے میں سنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ نا کیا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ اب کیا ٹم پہ پوولس والے ہر کسی کو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے چوری پہ جاتے تھے اور پیسے نکالنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر کیا ہے کہ لووں کے پس اس ٹائم پہ اتنا زیادہ فون نہیں چاہیے تو کورونا کے بعد ہر کسی نے فون لیا ہے تو اس ٹائم پہ ہر کسی کے او ٹی پی نہیں آتا تھا تو ایسے کیا ہے کہ یہ دکاندار پوچھتا تھا کہ کتنے پیسے نکالنے ہیں آپ کو تو وہ بولتے کہ دو ہزار ہوں گے ہمارے ان کو ایزیکٹ نہیں پتا ہوتا تھا جبک اس میں جیسے کہ چار ہزار تھے تو وہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ نا اپنے سنا ہوا کہ ای ایس پی سسٹم چل رہا ہے تو وہ فنگر لگوا لیتے تھے اور ان کے کھاتے سے تو چار ہزار نکلتے تھے لیکن کیا انہیں دو ہزار دیے جاتے تھے تو یہ پہلے تھوڑا میں وہ ہو جاتا تھا کہ گپلے بازی ہو جاتی تھی فراڈ بازی ہو جاتی لیکن اب فون آ گیا ہے تو اس سے کیا ہے ترنت میسج آ جاتا ہے اس سے تھوڑا صحیح بھی رہتا ہے اب
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما آ جی آپ ہے نا پہلے کے لوگ تھے ان کو نا اتنی جانکاری نہیں تھی پہلے نا ایک گلی میں یا محلے میں کیا بولتے تھے ٹیلیفون ہوتا تھا اس میں پیسے ڈالتے تھے اور بات کرنے باہر جاتے تھے کبھی لوگ
جی جی ابھی کیا کہ پہلے کے ٹائم پہ اگر دیکھیں ہم پرانے ٹائم پہ جب میں بھی چھوٹا تھا تو ہم بھی وہ ٹیلی فون سے ہم نے بھی کئی بار کال کیا ہے تو آپ ویسے سوچے تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ پہلے کیا ہے کہ لوگ وہ قسط بھرھتے تھے اپنے پیسے جمع کرتے تھے اس کے بد انہیں وہ ایک ساتھ ملتے تھے پانچ سال بعد تو بہت ساری کمپنیاں کیا ہے کہ ان کے پیسے لے کر بھاگ جاتی تھیں کیونکہ لوگوں کو زیادہ اتنا نالج ہوتی نہیں ان ت کسی بارے میں کہ یہ کمپنی بھاگ سکتی ہے یا نہیں لیکن آج کے ٹائم پہ نا ہم ہر کسی کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کتنی پرانی ہے اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں اس کمپنی کو کتنی ریٹنگ دی گئی ہیں تو یہ ایک اچھا بھی پہلو ہے ماشاء اللہ کہ ہم ہر چیز کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کوئی چیز کتنی پرانی ہے تو ہم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر وہ بھروسے مند نہ ہو تو اس کو کیا ہے کہ اس میں پیسے ہم نہیں انویسٹ کریں گے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے نہا بالکل صحیح فرمایا اور پیسے کرنے بھی نہیں چاہیے ان کو بیھ ہمیشہ نا صحیح سمے پہ پیسوں کا اور موبائل فون کا ان کا نہ صحیح سمے پہ صحیح سے اپیوگ کرنا چاہیے
جی جی وہی تو میں فرما رہا ہوں کہ ہمیں نا آج کے ٹائم پہ فون لیکن فون کا ایک برا پربؤ یہ ہے کہ آج کے ٹائم پہ جیسے فون چلتے ہیں ٹاورس کے ٹاور سے وہ کیس ریڈیشن وہ سگنل پکڑتے ہیں تو ٹاور سے کیا ہے کہ بہت زیادہ کیڑا نکلتی ہیں ان سے کیا ہے کہ ہمارے جو آ پاس کے پشو پھھی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں جس سے کیا کہ پٹو پ بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں وہ مرنے لگتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تہارے آس پڑوس میں پہلے کتنے پکچھی ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی گوریاں ہوا کرتی تھی لیکن ابھی آپ نے ایک بھی ان شاء اللہ بہت کمی دیکتی ہوں ناک کے برابر رہ گئی ہیں اب وہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا اور مجھے نا موبائل فون کے بارے میں جانکاری ملی آپ سے گپتگو کر کے
جی جی انشاء اللہ مجھے بھی آپ سے گفتگ کر کے نا بہت ہی اچھا لگا اور ہو سکے تو بھوشیہ میں آپ پھر بھی کال کیجیے گا اگر آپ کو اچھا لگا
جی اللہ